بھائی جان وعلیکم السلام اویس میں خیریت سے ہوں اللہ کا کرم ہے
اچھا گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
جی الحمد اللہ گھر پہ سب اچھے ہیں اور آپ
ہاں بھائی جان آپ کے امی ابو بھائی بہن سبھی ٹھیک ہے
سب اچھے ہیں خیریت سے ہیں
تو بھائی جان کیا کر رہے ہو آپ
بس ابھی میں نے کھانا کھایا تھا اور میں کچھ یہ کتابیں پڑھ رہا تھا ریسورسيز مطلب وسائل کے اوپر
ہاں بھائی جان یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے جو آپ نے کھانا کھا کر مطلب کہ ٹائم کو ضائع کرنے کے باوجود کتابیں پڑھی تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے میں نے بھی ابھی ابھی کھانا کھایا اب تھوڑا سا ٹہلنے باہر نکلا تھا تو اب آیا میں واپس میں نے سوچا اب بیٹھا ہی ہوں تو آپ نے کال سے بات کر کے کچھ جانکاری حاصل کر لوں بھائی جان تو ہاں اپ نے بہت ہی اچھا اپ نے بٹھایا کتنے مالی رسورسز پے تو بھائی جان مطلب کہ سب سے پہلے یہی سمجھنا ضروری ہے کی مطلب کہ ریسورسز یہ وسائل وہ چیز ہوتے ہیں جو انسان اپنی زندگی کو بہتر گھر بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے میرے بھائی اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں جیسے پانی ہے ہوا ہے زمین ہے دھوپ ہے جنگل ہے جانور اور مطلب کہ معدنی م کہ دولت ہے ان سب کو ریسورسز کہا جاتا ہے بھائی جان اگر ہم ان کا صحیح استعمال کریں تو ہماری زندگی آسان ہوتی ہے لیکن اگر ہم ان کا ضائع کریں تو آنے والی نسلوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ پڑے گا ہے نا بھائی جان تو بتائیے آپ بھی
جی تو آپ نے بالکل درست فرمایا اور انسان کی زندگی میں ترقی خوشحالی اور کامیابی کا دار مدار صرف محنت پر نہیں ہوتا بلکہ اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ اس کے پاس موجود وسائل کیا ہیں اور وہ ان کا استعمال کس انداز سے کرتا ہے جے اور وسائل کا مطلب ہے وہ تمام چیزیں جن سے انسان اپنی ضرورتیں پوری کر تا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے ہے نا اور اگر ہم غور کریں تو اللہ الا نے پوری کائنات کو انسان کے لیے مختلف وسائل سے بھر دیا ہے جیسے ہوا- پانی زمین سورج کی روشنی جنگل دریا سمندر پہاڑ جانور انسانی عقل علم وقت اور صحت یہ سب اللہ کی عجیب جم نعمتیں اور انسان کے لیے سب سے بڑے وسائل ہیں
تو اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائی ریسورسز دو قسمیں کی ہوتی ہے پہلے قسم ہوتی ہے قدرتی ریسورسز ہیں تو یہ وہ وسائل ہے جو ہمیں مطلب کہ فطرت سے ملتی ہیں جیسے پانی ہو گیا ہوا ہو گیا دریا ہو گیا سمندر جنگل اور مطلب کہ مادنی دولت دوسری قسم مطلب کہ انسانی ریسورسز ہیں مطلب کہ اس میں تعلیم ہنر ہے محنت ہو گیا اور تجربہ شامل ہے میرے بھائی تو اگر کسی ملک کے لوگ تعلیم یافتہ اور مہندی ہوں تو وہ ملک تیزی سے ترقی کرتا ہے مطلب کہ پانی سب سے مطلب کہ اہم ریسورس ہے پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے تو ہم پانی پیتے ہیں مطلب کہ کہتے مطلب کھیتی کرتے ہیں اور روزانہ زندگی کے ہر کام میں مطلب کہ پانی استعمال ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں پانی کو ضائیاع نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی جان نل کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہے اور جتنی ضرورت ہو اتنا ہی پانی استعمال کرنا چاہے ہے نا بھائی جان تو ہوا بھی ایک مطلب کہ بہت ہی بڑی نعمت ہے صاف ہوا صحت کے لیے ضروری ہے مطلب کہ اگر ہوا گندی ہو جائے تو مطلب کہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں درخت لگانی چاہیے اور فضا کو صاف رکھنا چاہیے نا
جی جی جی تو بس میں بھی یہ بتانا چاہ رہا کہ تھا کہ جیسے آپ نے بتایا اور وہ ایک قدرتی وسائل بھی ہوتے ہیں کوئی انسانی وسائل بھی ہیں مالی وسائل بھی ہوتے ہیں تکنیکی تکنیکی وسائل بھی ہوتے ہیں جیسے قدرتی وسائل میں تو سب یہ فطرت ج جاتی ہے پانی جنگل ہوا جب زمین مادن انسانی وسائل بھی ہوتے ہیں جیسے علم ہنر صحت تجربہ اور مالی وسائل جیسے پیسہ کاروبار اور سرمایہ اور تکنیکی ویس م سائل میں چیزیں آتی ہیں کمپیوٹر انٹرنیٹ موبائل اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ایک جو سب سے بڑا جو وسائل ہے وہ ہے اپنا وقت جو ہر انسان کو برابر ملتا ہے مگر ہر کوئی اس کا برابر استعمال نہیں کرتا
ہاں بھائی بالکل صحیح کہا آپ نے تو بھائی ملب کہ اسی کے ساتھ ساتھ زمین بھی ایک قیمتی ریسورس ہے بائی جان مطلب کہ قدرت کی طرف سے تو اسی زمین پر ہم مطلب کہ گھر بناتے ہیں اور اسی میں فصلیں اگاتے ہیں اگر ہم زمین کو کو گندا مطلب کہ اور پلاس گندگی سے اور پلاسٹک سے بھر دیں گے تو زمین کی مطلب کہ زرخیز ہی کم ہو جائے گی اس لیے اس لیے ہمیں زمین کو صاف رکھنا چاہیے جنگل بھی بہت ضروری ہے درخت ہمیں صاف ہوا دیتے ہیں سایہ دیتے ہیں اور مطلب کہ برسات کا کو بہتر بناتے ہیں تو اگر ہم ہم بھی سوچے سمجھے سے درخت کاٹ دیں گے تو مطلا کہ موس موسم تبدیل ہوگا اور گرمی بڑے گی تو اس لیے ہر شخص کو کم از کم ایک درخت ضرور لگانا چاہے بھائی جان قدنی وسائل جیسے مطلب کوئلہ ہو گیا پٹرول ہو گیا گیس اور لوہا بھی بہت اہم ہے تو ان ان کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہر روز پیدا ہونے ہوتے نہیں ہیں تو اگر ہم ان سے مطلب فضول خرچ کریں گے تو ایک دن یہ ختم ہو سکتے ہیں نا بائی جانس
بالکل درست فرمایا یہ اور اس لیئے وسائل کا صح استعمال صرف دنیا ہی نہیں بلکہ دینی ذمہ داری بھی ہے کیونکہ جی میرے بھائی کیونکہ آج کل دنیا پائیدار ترقی کی بات کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہ آج اپنے وسائل کا استعمال اگر ہم صحیح طریقے سے کریں گے تو آنے والی نسلیں بھی ان کا فائدہ اٹھا سکیں گی اور اگر آج ہم اپنے اپن زمین کو برباد کریں گے اور اس کی زرخیزی ختم کریں گے جنگل کاٹیں گے یا ہم اپن جمیل کو جیسے آلودہ کریں گے پانی کو آلودہ کریں گے تو اس کے نقصان آنے والے نسلیں بھی اٹھائے گی
ہاں بھائی جان
جی تو یہ جو وسائل ہے ان سب کا کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے
ہاں بھائی ہے تو میرے بھائی انسانی ریسورسز کا مطلب مطلب کہ ہے کہ تعلیم ہنر جو آپ نے کہا اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ تو اسی کے ساتھ مطلب کہ ہنر اور محنت ایک تعلیم یافتہ اور محنتی انسان ملک کی سب سے بڑی طاقت ہوتا ہے اگر میں آپ کو بتا دوں تو جو لوگ نئی چیزیں سیکھ محنت کرتے ہیں اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں وہ مطلب کہ اپنے ملک کو ترقی دیتے ہیں تو ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریسورسز کی حفاظت کرے مطلب کہ بجلی بے وجہ بند رکھے پانی بچائے درخت لگائے صفائی کا خیال رکھے اور دوسروں کو بھی اس کی اہمیت بتائے نا بھائی جان تو میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ریسورسز اللہ کی امانت ہے اگر ہم آج ان کی قدر کریں گے تو تو کل ہماری زندگی بہتر ہوگی ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے مطلب کہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ قدرت مطلب کہ کترا کترا مطلب کہ دریا بنتا ہے تو اس طرح چھوٹی چھوٹی کوششیں مل کر بہت بڑا تبدیلی لا سکتی ہیں اگر ہم چھوٹے چھوٹے ریسورسز کو بچائیں گے تو لیکن وہ بڑا ہم بڑے ریسورسز کو بھی بچا لیں گے کسی بہت سے حد تک ہے نا بھائی جان
جی بھائی
بتائیے
ب جی تو بس یہی ہے کہ ہمیں ریسورسوں کو بچانا چاہیے کیونکہ دوسری طرف کئی ایسے ملک ہیں جن کے پاس قدرتی وسائل کم ہیں لیکن انہوں نے علم ٹیکنالوجی اور انسانی صلاحیت کو اپنا سب سے بڑا سرمایہ بنایا اور اج دنیا کیف اول میں کھڑے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے سے بڑا ریسورسس انسان خود بھی ہے
ہاں بھائی جان
اور اگر انسان کے اندر علم ہونر رخلاق محنت اور ایمانداری ہو تو وہ کم وسائل میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اس لیے دولت جی اس لیے دولت سے بڑا سرمایہ علم ہے اور علم سے بڑی طاقت اخلاق ہے
ہاں بھائی جان تو میرے بھائی مطلب کہ ریسورسز ہماری زندگی کی بنیادی حصہ تو ہم سب لک اٹھنے سے رات تک ہر کام میں کسی نہ کسی ریسورسز کا استعمال کرتے ہیں تو جو کپڑے ہم پہنتے ہیں جو کھانا ہم کھاتے ہیں جس گھر میں ہم رہتے ہیں مطلب کہ اور جس گاڑی یا بس میں مطلب کہ سفر کرتے ہیں یہ سب ریسورسز کی وجہ سے مطلب کہ ممکن ہے ہوتا ہے تو ریسورسز کی ایک اور ملب ایک قسم رینویبل رسورسز ہے یہ وہ مطلب کہ ریسورسز ہے جو دوبارہ پیدا ہو سکتی ی ہے جیسے دھوپ ہو گیا ہوا ہے پانی ہے اگر ان کیا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ ہمیشہ ہم ہمارے کام آتی رہیں گی تو دوسری طرف ہے نان رویبل ریسورسز ہیں مطلب کہ جیسے پٹرول گیس اور کوئلہ کوئلہ تو یہ بہت مطلب کہ عرصے میں بنتے ہیں اور اگر ایک مطلب کہ مرتبہ ختم ہو جائے تو جلدی دوبارہ سے حاصل نہیں ہوتے میرے بھائی ہے نا
جی بھائی بالکل درست فرمایا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وسائل کی حفاظت کریں بجلی کی فض ال خرچی نہیں کریں وقت کی قدر کریں علم حاصل کریں اور اپنے ہنر کو نکھاریں
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو
قدرت کو بھی قدرت کی حفاظت کریں اور ہر نعمت کا شکریہ ادا کریں کیونکہ میرے بھائی کیونکہ میرے بھائی جس قوم نے اپنے وسائل کی قدر کی ہے اس نے ترقی کی منزلیں طے کی ہے اور جنہوں نے انہیں جضاع کیا ہے وہ پچھڑ گئی ہے
ہاں بھائی جان تو میرے بھائی اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ آج دنیا میں ریسورسز کی کمی کا ایک بڑا سبب فضول خرچی ہے بہت سے لوگ مطلب کی ضرورت سے سے زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں بجلی بے وجہ مطلب کہ جلاتے ہیں اور کھانے کو ضائع کر دیتے ہیں تو اگر ہر شخص صرف اپنی عدتوں کو بہتر بنانی بنا لینا تو بہت سے ریسورسز بچ سکتے ہیں اب کو پتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی ریسورسز کو مطلب کہ بچانے میں مطلب کہ مدد کرتے ہے سولر پینلوں سے دھوپ کی روشنی کو بجلی میں ل بدلا جاتا ہے تو ونڈ ملس ہوا سے بجلی پیدا کرتے ہیں تو اس طرح پٹرول اور گیس پر کم مطلب کہ اثر ہوتا ہے اور مطلب کہ ماحول بھی صاف رہتا ہے نا بھائی جان تو آپ کچھ
کہنا چاہوں جی میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم انہیں امانت وسائل کو امانت سمجھ کر ایمانداری عقللمندی اور ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں گے اور یہی ترکی کا راستہ ر ہے اور انسانیت کی پہچان ہے اور ایک روشن مستقبل کی بنیاد ہے تو مجھے آپ سے وسائل کے موضوع پر بات کر کے بہت اچھا لگا
ہاں بھائی جان
اور آگے بھی اپنی ایسی باتیں ہوتی رہے گی اللہ
ہاں بھائی جان آپ کا شکریہ اللہ حافظ
اب